ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمتللہ جی بھائی جان کیا حال ہے آپ ٹھیک ہے بس شکر اپ سنائیں بس شکر اللہ کا آپ ٹھیک اچھے سے ہیں جی آپ کا گھر بار جو ہے سب ٹھیک ہے جی سب ٹھیک جی چے اچھی بات ہے اچھی بات ہے اور بتائیے آپ کیا چل رہا ہے آپ کی زندگی میں آج کل عمر بڑتی چلی جا رہی ہے اچھا ٹھیک ٹھیک ہاں تو آگے کیا ہو رہا ہے ہوں ہوں آگے تو کچھ نہیں ہو رہا ہے جو بھی لوگ بولتے ہیں میرے پیٹھ پیچھے ہی بولتے ہیں ٹھیک ٹھیک کیا بول رہے ہیں آگے بولنے کی طاقت ان میں نہیں ہے اچھا ٹھیک صحیح صحیح صحیح بات ہے ہاں تو کیا آپ بتائیے بتائیے جی جی ہوں جی آپ کی عمر کہاں آئی پہنچی میری عمر تو ابھی پچیس تربیس سال تک ہی ہے ابھی میری اتنی عمر نہیں ہو چکی ہے اچھا جی جی آپ میں آپ سے بڑا ہوں آپ کی عمر تو آٹھ سے کچھ سال آپ نے
جی کیا ہے وہ رہ ہے میری عمر تو انیس سال کی ہے
بتائی تھی یہ میری عمر تو انیس سال کی ہے اچھا آپ انیس سال کے ہیں اچھا آپ نے عمر بتا دی پہلے آپ کیا بتاتے تھے پہلے آپ وہ بتاتے ہاں انیس سو ہزار سال کی اچھا اچھا ہاں آپ کہانی کی دنیا میں پچ گئے پھر سے جی جی جی ہاں ہاں وہ بات تو ہے ہی چلیے بتا دیجیے اپنی اور کہانیاں کیا آپ نے کیا کیا کہانیاں لکھی ہیں تو بولا جاتا ہے کہ جب انسان چھوٹا ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہوں ہوں تب وہ نہ چل پاتا ہے اچھا اچھا نہ اچھے سے بول پاتا ہے نہ اچھے سے دیکھ پاتا ہے ٹھیک اچھی بات ہے اس کو ہوں
جب سے سب
چیزیں کرنے کے لیے اچھا سال لگ کیا کیا کیا کرنے کے لیے سال لگتے ہیں یہ کچھ چیز ہے جو چیزیں ہوتی ہے حاصل کرنے کے لیے کچھ سال لگتے ہیں سال لگتے ہیں او ہو ہو ہو کو ہم بولتے ہیں انسان کا بچپنا اچھا جی انسان چھوٹا ہوتا بولیں گے وہ چھوٹا کب ہوتا ہے ہوں ہوں ہوں ہوں
تو سات چھوٹ
سات چھوٹا ہوتا ہے تو اس لیے چھوٹا بولا جاتا ہے ٹھیک صحیح بات ہے تب اس کو چلنے کی جب وہ کوشش کرتا ہے اس کو پیروں کا استعمال کرنا اچھا نت کی اپنے دانت کا اچھا ٹھیک ٹھیک جو ہے وہ اپنے جو ہے کم برے کر رہے ہوتے ہیں اچھا
ان کو ہم بولتے ہیں اکٹومپس
اوکے اوکے اچھی بات ہے ہوں اور جو کچھ بچے ہیں ہاں آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا اس کو ہم بولتے ہیں جوالا مکھی صحیح صحیح بات ہے ہاں آگے بولیے ہاں بے ہاں جب کوئی انسان اپنے کام سے بولنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جب کوئی بچہ یہ کرتا ہے اچھا تو اس کو ہم بولتے ہیں
ٹھیک کانے کان کیا بولتے ہیں کانے کان اچھا ہاں ہاں انسان اپنے پیروں سے سانس لینے کی کوشش کرتا تا ہے ہاں صحیح تو اس کو ہم بولتے ہیں پیروار اچھا جی جی جی لگتا ہے لگتا ہے غلطی ہوگئی ہاں بتا بتا دیجیے
تو ایسے ہی جو ساری چیزیں ہوتی ہے یہ انسان کا بچپنا مکمل کرتی ہے اور اس کے بعد جو انسان ہوتا ہے وہ اپنے مکمل بچپنے کے بعد ایک تندرستی نوجوان والی زندگی میں پیر رکھت
پیر رکھتا ہے ا ہو بڑھیا بڑھیا بات ہے پھر وہ اور جب پیر رکھتا ہے تواں پیر ٹوٹ ہی جاتا ہے پر ہی ٹوٹ جائے اف اف جی بالکل کیا ہی عمدہ باتیں کر رہے ہیں اب اچھا آگے بتائیے ابھی جو انسان
تا تو سان
اچھا نہیں لے پاتا ا ہو ہو جی جی جی صحیح صحیح کیونکہ جو جنگلات ہوتے ہیں ان کو پانی کی ضرورت ہو ٹھیک ٹھیک ٹھیک صحیح بات ہے اور جب انسان سانس لیتا ہے
تو وہ پیروں سے لے سکتے
اس لیے سبزی لینا چاہتا ہے اچھا لیکن سانس تو صرف نا اور منہ سے لے سکتا ہے ہاں وہ تو پت ہی اس لیے کئی چیزیں جو ہوتےتا ہیں وہ نقصان دہ ہوتی ہے انسان اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک اچھا اب کیا ہی بولے ہم ہ بتائیے بتائیے آگے آپ نے کہانیوں میں کس کس کردار کا استعمال کیا ہے کس کس کردار کو آپ اپنی کہانی میں انوالو کرنا چاہتے کیسے اس کو آپ انوالو کرنا چاہتے ہیں اور جنگلات کے کیا کیا فائدے ہیں یہ بھی بتا دیجیے جی جی جی جی بک بتائیے بتائیے کر دیجے شر ہوا تھا ہمم ہمم ایک بار میں سمندر کے اندر گھوم رہا تھا اچھا جی میں سمندر کی سطح تک پہنچای اور اتر میں نے دیکھا ہاں صحیح سمندر کے اندر اور ایک سمندر ہے اچھا سمندر کے اندر بھی ایک سمندر ہے تو اس سمندر میں نے ڈبکی لگائی میں نے اچھا ٹھیک ٹھیک میں نیچے اترا میں زیادہ دیر تک سانس نہیں روک پایا اچھا تو میں ٹھیک اوپر چڑا واپس ست بڑھیا پہلے سمندر کی سطح پر ٹھیک ٹھیک بڑھیا
ای اور فنیچر
نیچے اترا پھر سے اوکے ٹھیک ہے صحیح بات ہے وہ جسا ہی میں وہاں پہ میں نے اندھیرا اندھیرا دیکھا تو اپنے دانتوں کی روشنی جس سے میں نے اندھیرے کو ہٹایا اور روشنی ادھر دیکھی ہاں اب تو دنت منجن کے ایڈورٹیز ہونا چاہے تھا جی جی جی بالکل بالکل تو پھر آگے کیا کیا آپ نے میں نے دیکھا کہ ایک بڑا سا انسان ایک گھر بنا کے ادھر اچھے سے رہ رہا ہےجی میری آواز صاف آ رہی ہے آپ کو جی ٹھیک جی اچھا ہاں بتائیے بتائیے کیا کیا کیا آپ نے ادھر پہ میں بڑا ایک سانپ دیکھا اچھا اور ادھر پایا میں نے انسان دیکھا صحیح صحیح بات ہے صحیح بات ہے اور ادھر ایک میں نے خود کو دیکھا اچھا تو میں ان ان کے پاس گیا میں نے ان کو بو بھائی جان آپ ٹھیک ہو اچھے سے ہو اچھا تو نے بولا ہاں اب ٹھیک اچھے سے اچھے سے دوست وں کی باتیں کی گھر کی باتیں کی صحیح صحیح صحیح تو تب میں نے کھانا بھی کھایا
تو بولا پھر چلو کبھی اور ملاقات ہوتی رہے گی تو انھوں نے میرے لیے انھوں نے مجھے ایک تحفہ دیا
تحفہ دیا
انھوں نے مجھے ایک پانی کا گلاس دیا اچھا میں جب پوری پانی کا گلاس لے کر اوپر چڑھا وہ پانی سونے میں بدل گیا وہو ہو ہو بڑی ا عمدہ اور دلچسپ ا تحفے آپ کو ملتے ہیں
جی جی جی جی بالکل
تو پھر آگے کیا اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں آج پھر سے انہیں کے پاس ان کی ملاقات کرنے جاؤں بٹ ملاقات کرنے تو نہیں تحفے لینے جا رہے آپ جی یہ تو بات دوسری بات ہے وں ہوں ہوں ملاقات کرنا ضروری ہے انسان کو ہے جو انسان اچھا ہوتا ہے اس کو مزہ آتا ہے کرنے کے بغیر دل نہیں ماننا چاہیے ٹھیک ٹھیک ملاقات انسان کی جو پیچائیدگی ہوتی ہے وہ دور کرتی ہے اچھا صحیح صحیح چلیے آگے بولیں ان کا انجام ہوتا ہے وہ ان کو ہٹاتی ہے اچھا ٹھیک جو مشکلات جو ہوتی ہے انسان کی ہوں ہوں وہ جو ہوتی ہے دلچسپی سے متاثر ہوتی ہے او ہو ہو بڑھیا بڑھیا
جی بالکل
ہوں تو پھر کیا آگے کیا پھر کیا ہو گیا اس کے آگے جی تو اس کے بعد میں نے کئی سمندروں کو تلاش کیا ہے اچھا کہیں اور ایک سمندر نہ ملے او ہو ہو کہیں نہیں ملا وہ سمندر کہیں بھی نہیں ملا جی ہوں پھر کیا کیا تو پھر میں نے کیا ہی کیاہے میں نے گوگل میپس کھلایا اچھا جب میں نے سمندر سمندر ا لکھا ٹھیک ٹھیک اب ادھر پہ میرے گھر کا پتہ بتایا گیا جیسے ہی میں گیا ادھر میرے کمرے میں اور ایک سم اندر تھا تو ادھر مرگیا ادھر وہ تو بیچارے ملے مجھےاو ہو ہو ہو ہو جی جی بہت بڑھیا بہت بڑھیا
جی
آپ سے بات کر کے بہت مزہ لگ رہا ہے پھر کیا ہوا ہوں ہوں پھر ہوا کیا پھر ہم نے کھانا کھایا کچھ اوپر سے اپنے کمرے میں آرام کرنے چڑھا اچھا اور اس کے بعد ایک بندہ مجھے ملا ہوں ہوں بولا کی اپنی بھشا میں اس نے مجھے کچھ بولا لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا اس نے کیا بولا اچھا تو پھر وہ کچھ بول کے چلا گیا ٹھیک ٹھیک شاید غصے میں کچھ بول رہا تھا بیچارا ہو ہو
جی جی
بڑھیا ٹھیک پھر پھر کیا ہوا اس کے بعد ایک مگر مچھ میرے کمرے میں آیا بولا مجھے یہ تکلیف ہے یہ پریشانی ہے پانی میٹھا سا اچھا اس تھوڑا نمک کی کمی ہے اوکے اوکے ان کے پاس گیا سمندر میں تھوڑا نمک ڈالا اور زندگی بسر کرنے لگے اچھا
جی جی
بڑی ہی عمدہ آپ مجھے لگتا ہے ان کے لیئے آپ بن گئے کہ ان کا راجہ میں بھی ہوں کیا راجا اپ ہی ہیں ان کے جی جی جی او ہو ہو ہو ہو ہو بڑی ہی بہترین مطلب کام آپ کر رہے ہیں اس سلسلے میں جی تو اگر آپ جنگل میں جائیں گے آپ ادھر دیکھیں گے جو سارے پیڑ ہے وہ محفوظ ہے اچھا اور پیڑ کاٹنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا ہے کہ میرے جنگل میں سامنے کوئی پیڑ کاٹے گا اچھا
جی
او ہو ہو ہو ہو میں ہوں ہی اتناخاصا کیا ہی کرسکتا ہوں میں جی جی جی لگ رہا ہے لگ رہا اب باتوں سے کیا آپ کی کہانی میں دھم ہے آپ کی کہانی میں وزن ہے تو اسی وجہ سے تم کہ رہا ہوں کہ آپ جو اپنی کتابیں لکھنا شروع کر دیجیے تاکہ آپ اسی لیے ہے کیونکہ یہ سچی ہے اچھا اپ کی طرح میں جھوٹے افوایں نہیں پہلاتا ہاں ہاں لگتا ہے یار کہ لکھنے والے کو یہی لگتا ہے کہ میری کہانیا سچی ہے وہ ہے پر وہی سوپر اسٹیشیس والی کہانیاں بولنا چاہیے کہ اس کی جو زندگی ہے وہ آمائندگی سے پرمائندگ زندگی پہ جانی چاہیے اچھا اچھا ایسی بات ہے ا ہو ہو تو بڑی دلچسپ باتیں کرتے ہیں تو مجھے آگے بھی بتایا کہ آگے کیا ہو رہا ہے پھر آپ کی کہانی کبھی موسم گرم ہوتا ہے کبھی موسم ٹھنڈا ہوتا ہے ہاں وہ تو ہے ہی وہ دیکھی سمندر سمندر کیا اندر س ایک سمندر تھا اچھا ا تب میں نے بڑی مطلب شدید گرمی محسوس ہوں ہوں پہ سورج بہت تھا مطلب بہت گرم تھا صحیح صحیحی بات ہے جی ہاں تو عمدہ بہت ہی عمدہ بات کہہ رہے آپ بہت ہی عمدہ جی جی صحیح صحیح بات آ اگر سوچا جائے انسانی دماغ اگر سوچے آپ کا جو ضعیید دماغ ہے جی جی جی اگر سوچے گا کہ پانی کے اندر سورج کمزور ہونا چاہیے لیکن وہ بہت ہی شدید گرم تھا چلیے ہمارا وقت اب اختتام ہوتا ہے اب آپ میرے پرچے کااد ہوتی رہے گی ہاں ا میرے پرچے کا انتظار کیجیے گا
جی